ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضول کا کرا جی جی جی تو کیا حال ٹھیک ہے آپ جی ہلو ہلو جی وعلیکم السلام تو کیا حال ہے ٹھیک ا آپ جی آپ اچھے سے ہیں ہاں جی جی جی بس شکر شکر اللہ کا گھر پہ سب ٹھیک ہے جی بڑھیا بڑھیا تو کھانا وانا کھایا آپ آ نے اب یہ کیا پھر آپ نے کانا وانا بھی نہیں کایا
ابھی کہاں پہنچا واقد خھانے کے لیے
ابھی نہیں پوچا کیا بول رہا ہے اب ابھی تو بارہ بھی بج گئے آپ لوگ تو بارہ مجھے کھیا کھانا کھایا ہوتا ہے آپ لوگوں نے اچھا نماز پڑھ کی کھاتات تو چلی اچھی بات ہے تو سوتے کتنے بجے آپ جی
شام کو کے بس دو تین بجے
دو تین بجے سوتے ہیں شرم نہیں آتی آپ کو دو تین بجے سوتے ہیں جی جی جی مجھے لگا ہی تھا آپ کی بول چال سے کیا آپ بے شرم بندے جی جی یہ تو صحیح بات کہہ رہے ہیں آپ ہاں اور مجھے بتا دیجے کہ کیا چل رہا ہے زندگی میں اب اس بار
زندگی میں بہت سارے
اچھا جی کیا کیا موڈ آ رہا ہے زندگی میں جی جی کیا موڈ آ رہا ہلو اچھا بتائیے بتائیے جی جی
آپ مجھے ایک بات بتائیے آپ کو کیا ہوا فاصلے کا
جی جی کیا بول رہے آپ
میں آپ کو کیا ہوا پھر اس مسئلے
کس مسئلے کا جی جی جی میری چھٹی کا
شادی شادی
میری شادی
ہاں
میری شادی کا کیا مسئلہ تھا
نہیں آپ کو آ رہے تھے نا وہ لڑکی والے دیکھنے کے لیے اس لیے
مجھے آ رہے تھے لڑکے والے دیکھنے
ہاں پچھلے ہفتے آپ کو پتا نہیں ہے
اچھا ہاں نہیں نہیں مجھے تو بولا نہیں گیا کہ مجھے لڑکی والے کون سی آ رہے تھے آپ تو بہت ہی بکواس باتیں کر رہے ہیں جی جی آپ مہربانی کر کے اپنی باتیں کیجیے اگر آپ کو کرنی ہوتی ہے ہ ہ مجھے یہ بتا دیجیے آپ بات ایک کیا ہاں اور بول رہے تھے کیا بول رہے تھے آپ کیا حال چال ہے آپ کے آپ کے گھر سے جو بھائی بہن ہے وہ سب ٹھیک ہے
بس شکرلہ کا آپ کے آپ کے بھائی ٹھیک ہے آپ کی بہن ٹھیک ہے
ہاں میرا بھائی بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہی ہوگا اس کو کیا ہے اس کو کون سی بیماریاں پڑیں گی ورنہ ہاں وہاں تو پڑنے تھ مجھے کون سےا فرق پڑتا ہے اس سے
ہاں آپ کو تو کوئی فرق نہیں پڑتاا آپ تو انڈیپینڈنٹ مین ہو
چیز صحیح صحیح ی کل تو اس کو میں نے اتنے فون کیم ک کم سے کم ایک فون تو اس کو اٹھانا چاہیے تھا نا
اور اوپر سے ب رہے وہ آپ کو کیوں اٹھاتا فون
ہاں وہی نا بکواس بکواس باتیں کر رہے تھے نا جی جی جی چلیے کریے کیا کرنے ان کو اپنی زندگی ہے در بدر مطلب کرے ضائع کرنی ہے کریے کیا کرنا ہے تو کرے مجھے
پھر پھر اپنے موڈ پہ کیا چلو آج کل کے بچے کہاں سنتے ہیں تو ان کی مت
ہاں کہاں سنتے ہی ہیں چلیے ہمیں بھی کیا اپنی اپنی زندگی میں سب مصروف رہے بس یہی چاہیے جی جی جی ہر ایک کی زندگی کا اپنا اپنا ایک مقصد ہوتا ہے جی جی جی کیا کہہ رہے ہیں آپ
میں بول رہا ہوں وہ عزت وہ وہ کہاں ملتا ہے بڑوں
تو کہاں وہ تو پہلے ہوا کرتا تھا پہلے وقت میں ہوا کرتا تھا اب تو وہ ختم ہو چکا
اب تو وہ اختتام ہو گ
ہاں پورا اختتام ہو چکا ہے وہ چیزیں جی جی صحیح صحیح وہ بات تو صحیح ہے عمدہ باتیں کر رہے ہیں آپ اور بتائیے کیا آپ کو آج گھومنے وومنے کا میں نے سوچ سنا کہ آپ کو جانا ہے کہیں آج
ہاں آج ہمیں جانا ہے بہت ہی اتم جگہ جانا ہے ہمیں عمدہ جگہ جانا ہے
کوچ جی جی جی
جانا ہے ار بلا یو نو دیت
کہاں جانا ہے
ہمیں جانا ہے اس کو بولتے زکرا کے سائڈ پڑتا ہے وہ کیا بول
دارا بولتے ہیں اس کو کہر والا کیا بتا آپ کو پتا ہی نہیں ہے جی جی جی دارا میں آپ کو کیا کرنے کا اراد ہے وہی مجھے ج بتا دیجیے ناپ کیا آپ کو جی جی جی
اتنی اچھی سوئمنگ کر لیتا ہے اتنی اچھی اتنی اچھی
جی کون سا والا آپ کون سے والے کی بات
بڑے والے مسرے بھائی کی
اچھا وہ تو مگر آج ادھر ہے ہی نہیں تو ان کی پتہ ہے کیسے آپ کو جی جی جی جی سب سے بڑے والے کی بات
ج سے چھوٹے والی
اچھا اس سے چھوے والے کی چلیے ٹھیک ہے
ہاں اور مجھے اس سے سوئمنگ سیکھ لینی ہے کسی بھی حالت میں کیا
ضرور ضرور کوئی نہیں وہ آپ کو سکھا دے گا وہ بہت ہی عمدہ سوئمر کے ت نام سے مشہور
تین بار اس نے گولڈ میڈل جیتا ہے کتنی بار
چلو بڑی ہی عمدہ شخص ہے وہ چیز صحیح صحیححح اچھا ا ا مت کیا ہی عمدہ مسل بھائی ہے آپ کے واہ واہ واہ واہ جی
اتنی اپلبدیاں حاصل کی ہے کیا بولوں میں اب
کیا بول رہے آپ اتنی اتر دیا
بہت ساری اپلبدیاں مطلب وہ ٹاپر رہے ہیں آئی آئی ٹی میں ان کو کمپیوٹر سائنس ملی اور اس کے بعد انہوں نے اپنی گریجویشن کی پھر مائکروسافٹ میں ان کو
جی
مطلب آج خود کا اسٹ ہے مطلب ان کو آج کچھ کہنے ہی نہیں ہے
اچھا ٹھیک ٹھیک پر وہ گھومٹ بھی نہیں کرتے نا ان بہتوں کا جی جی جی
ان کو گرو مطلب کیا اتنا بھی نہیں ہے مطلب مٹھی بھر کا بھی ضرور نہیں ہے ان کو
ٹھیک ٹھیک ٹھیک ا بہت ہی عمدہ شخص ہے
عمدہ شخص اور اپنے بزنس کو اتنا پرموٹ اتنا پرموٹ کرتے ہیں وہ شام کو نکالتے ہیں ان کو ایک
جی جی اچھا جی
اھر نکلتے ہیں ادھر اپنا کھیلا بچھاتے ہے اس پہ گ تھے مطلب ان کا کچھ کہنا ہی نہیں ورنہ جو مائکروسافٹ میں کام کرنا ہوگا وہ کیا کرے گا ڈبٹا وا نورج
جی صحی بات عمدہ بہت ہی عمد بات کر رہے ہیں آپ کیا ہی مطلب بہترین شخص رہے ہوں گے وہ
بہ نہیں وہ ابھی بھی مطلب ان سے ہاں
جی جی جی آپ باتیں کریے کوئی مسئلہ نہیں ہے عائشہ دیکھ لیں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے جی جی جی اچھا کیا ترستے رہتے ہیں جی جی جی آپ کہاں آپ کو میں نے بولا تھا نا کیا بات ہے آ کو کس نے بولا تھا اترنے کے لیے آئے جی جی جی
ہاں ہاں
جی
جی جی ہاں
ہاں وہ بات تو ہے ہی اس سلسللہ ے میں جائیے جائیے جی انے اچھا اچ ٹھیک ٹھیک تو یہ آپ کو بولا کس نے کیا آپ ہینڈم کیا کیا کیا ایک بار پ
رستے پہ ایک غریب تھا کیا
اچھا غریب ایک تھا جی جی
ہاں وہ اپنی گاڑی مرسیڈیز بینز میں جا رہے تھھی کیا
اچھا مسی جی گاڑی میں جا رہے تھے جی
ہاں ان غریب نے ان کو روکا کیا
اچھا روکا ان غریبوں نے ان کوچ ٹھیک ہوں ہ اچھاچ صحیح صحیح صحیح
انہوں نے اپنی گاڑی ان کو دے دی اور جیب میں جتنے پیسے تھے اپ نے سارے ان کو دے دیے کیا خود رکشا چلے گی ان کی مطلب کیا ان کی سخاوت کا کوئی لحاظ ہی نہیں ہے کہاں وہتا
جی صحیح صحیح صحیح صحیح یہ تو مطلب بہت ہی عمدہ باتیں کر رہے ہیں بہت ہی بہترین
مطلب بہت ہی بہترین چکر ہے وہ ہمارے لحاظ سے انہوں نے بہت ہی حاصل کی ہے مطلب کیا بولوں
جی وہ تو ہے ہی مطلب آپ مجھے آپ کے جو اس زبان سے پتہ چلا ان الفاظوں کے استعمال سے پت چلا
ب میرے بہت بولتے بولتے آپ کو آ رہی ہے سمجھ میں
جی جی کیا بول رہے آپ
بوں میں الفاظ کم پٹ جائیں گے ان کی اپلبدیاں کے بولنے کے بارے میں
تو ہے ہی اس سلسلے میں ہم کیا ہی بول
وہ پتا ہے ان کو اسپورٹ سے اتنا پیار ہے اتنا پرموٹ کرتے ہیں وہ اسپورٹس کو ہمارے یہاں ایک عید گاہ بولتے ہیں اس کے عید کاار
اچھا ٹھیک ٹھیک جی جی
ادھر وہ کھیلتے ہیں مطلب کرکٹ
جیز ٹھیک ٹھیک صحیح صحیح بات ہے کیا رکھتے ہیں جی جی جی جی صحیح صحیح ہاں ہاں
مطلب ان کے پیچھے چلتا ہے بولتا ہے پلیز ہے پلیز پلیز ہمارے ساتھ ایک فوٹو لیجے ایک فوٹو ایک مطلب ر جی
چھوٹ انسانوں میں مجھے لگتا ہے مانے جاتے ہے
بہت سارے مشہور انسان میں تمبو سپورٹس ان کو گھر لاتے ہیں بیٹ آپ کھیلیے ہم
اوہ او او کیا ہی مطلب عمدہ انسان کیا باتیں کر رہے جی جی جی مطلب بہت ہی بہترین انسان کیا باتیں کر رہے جی جی جی جی ہاں کیا کہہ رہے آپ
آپ آج ان سے ملنا چاہو گے
جی ضرور ضرور ان سے کوئی نہیں ملنا چاہے گا ان سے ان سے کو نہیں ملنا چاہیے نہیں ما جی اچھا جی ضرور ضرور آپ کی عین نوازش ہوگی کہ آپ مجھے ان سے ملوائیں گے
بائ کر یہ گ کا میں بول رہا ہوں آپ کی اپلبدیاں بھی کم نہیں ہے ان کے سامنے آپ بھی بہت ہی بڑی ماروتی ہے
جی جی جی ہاں وہ بات تو ہے ہی مگر ان کی تعریفیں سن کر مجھے وہ زیادہ بڑے مار لگتے ہیں جی جی جی ہاں صحیح
ان کی تعریفیں کرتے کرتے میں تھکتا نہیں
ہاں مجھے لگتا ہے کہ آپ ان سے بہت ہی زیادہ متاثر ہاں انن سے بہت ہی زیادہ متاثر ہو چکے ہیں آپ ان سے آپ کے الفاظوں کے استعمال سے وہ چیزیں چلتی ہے جی جی جی جی جی جی جی صی صحیح صی صحیح صی صی
میرا زندگی میں مدا اور مقصد ایک ہی ہے
جی جی جی ہاں ان چ جیسا
جیسے بنانا
اچھا جی پتا ہاں سحی سحی بات ہے امد باد ہے جی
ہمارا وقت ہو گیا ہمٹ گیا تھوڑا سا
تو بس یہ چلتا ہی رہتا ہے اب جو ہمارا وقت ہے نا وہ بھی اب اختتام کے نزدیک پہنچ رہا ہے تو آپ بھی ہمیں اپنی جو ہے دعاؤوں میں یاد رکھیے گا ہم بھی جو ہے آپ کو اپنی داؤں میں یاد رکھیں گے تو آگے بھی ان شاء اللہ باتیں ہوتی رہیں گی تو پھر چلیے پھر ہم آپ سے الوداع لیتے ہیں آپ جی صحیح
ہاں جی السلام
جی چلیے اللہ السلام علیکم
وعلیکم السلام